وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی
آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
بہست شکر الحمد للہ آپ سناؤ
جی بس الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تو مجھے آپ سے بات کر کر بہت مزہ آتا ہے تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آج کسی ایک عمدہ ایک ہسی نما ایک غمگین اس پہ ٹاپک پہ بات کری میرے حساب سے شادی اور زندہی زندگی کی حقیقت کیسی رہے گی
جی جی صحیح ہے صحیح ہے
جی تو آج ہم جو ہے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں نام سنتے ہی کچھ لوگ خوش ہو جاتے کچھ پریشان کر دیتے ہیں اور وہ موضوع ہے شادی شادی ہسان کی ایک زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں یہ صرف دو لوگوں کا ساتھ نہیں بلکہ دو خاندانوں کا بھی تعلق ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ج وہ اس مرحلے کے بارے میں سمجھتا ہے جی جی بالکل
صحیح بات کی ہے آپ نے بہت ہی درست بات کہی ہے آپ نے عمدہ بات کہی ہے آپ نے شادی ایک ایسا موضوع ہے جسے پر جسے جس پر ہر شخص یہ اپنی رائے ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی زندگی کو خوبصورت بتاتی ہے بناتی ہے خش کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں بڑ بڑھا دی ہے اور کچھ لوگ تو شاعری کا نام سن کے ہی کہتے ہیں ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے
تو سچ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے یہ صرف خوش کر خوشی کا نام نہیں بلکہ سمجھداری صبر برداشت اور ذمہ داری کا بھی نام ہے انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو صرف اپنی فکر کرتا ہے لیکن شادی کے کے بعد اسے کسی اور کی خوشی ضرورت احساسات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی غور کرنے والا ٹاپک ہے بہت ہی گہرا بھی ہے یہ
جی جی جی جی ہاں اور یہ یہی چیز شادی کو خاص بتا بناتی ہے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے پہلے اگر کوئی رات رات دیر تک جاگتا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن شادی کے بعد سوال شروع ہو جاتے ہیں اتنی دیر کیوں ہوئی کھانا کھایا یا نہیں اتنی جلدی اتنی لیٹ کیوں سوتے ہو
جی جی جی جی ا اور یہی سوال کبھی کبھی انسان کو تنگ بھی کرتا ہے لیکن یہی سوال اصل خیال بھی ہوتے ہیں کیونکہ شادی کے بعد انسان اچھا کھیلا نہیں رہتا اس کے ساتھ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے جسے بیگم کسی بھی
ج ہم کہتے ہیں جی جی جی جی ب ہم پیاری انسان کو بتداری سکھاتا ہے پہلے انسان صرف اپنی فیصلے کرتا تھا لیکن شادی کے بعد ہر فیصلہ مل کر کرنا پڑتا ہے ب کہ یار کے معاملہ خرچی مستقبل کی م منصوبے بدل بندی یہ
جی جی جی جی جی جی جی سب کچھ بدل ج جاتا ہے لیکن ن جو آوج کل شادی کو لے کر لوگوں کی س سوچ بھی بدل گئی ہے پہلے شادی ساد یہ سے ہوتی تھی خاندان ایک دوسرے کو سمج سمجھ تھے اور زیادہ دکھاوا نہیں ہوتا تھا تھا لیکن آج کل کئی جگہوں پر شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے بہت ہی نا بہت ہی مشکل پرابلم غریب کیا کرے غریب کتنا خرچ کرے غریب کتنا قغریب کو دکھاوا نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن تو بھی بولتا ہے
جی جی بالکل بالک جبک اصل چیز ا تو کیا بولتے ہیں بالکل درست ہے آج کل لوگ شادی سے پہلے اتنی شرطیں رکھتے ہیں کہ لگتا ہے نوکری اس کا انٹرویو چل رہا ہے
جی جی بالکل یہ تو ہے ہی یہ تو حقیقت ہے
گاڑی ہے یا نہیں اور بعض اوقات اصل چیز یعنی انسان کا کردار پ پیچھے رہ جات
جی جی بہت ہی پیچھے چریا جاتا ہے تو دل کل جبکہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے وہ ذمہ دار ہے یا نہیں کیونکہ خوبصورتی پیشہ یا چیزیں وقت کے ساتھ بدل سکتی
ہ کردار اور ہمیشہ ہی ساتھ رہے اور شادی کے بعد اصل زندگی شروع ہو ہے لوگ لوگ سمجھتے ہیں شادی میں صرف شادی صرف خوشی کا نام ہے لیکن کن حقیقت حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشکلات بھی بہت ہوتی تی ہے ہاں است نام بھی ہوتا ہے بحث بھی ہوتی
جی جی جی بہت ہی زیادہ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے
جی
جی تو یہی تو اصل امتحان ہے مجھے لگتا ہے دو مختلف لوگ دو مختلف سوچے ایک ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں صبر بہت ضروری ہ ہوتا ہے اگر ہر بات غصہ ہو غصہ ہو اگر ہر بات پر غصہ ہو تو د بھی ہو
اچھا اچھا
آان ہو تو رشتہ کمزور بھی ہو جاتا ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے گھرمی سے پیش آنا چاہیے اور زیادہ لڑائی جھگڑا میں اپنا اپنا آپ کو ملوث نہیں
جی جی جی رشتے میں نہ ہی غصہ چلتا ہے نہ ہی ضد چلتی ہے نہ ہی اس میں اناجل ہے بلکہ بالک بالکل صحیح بات ہے شاید شادی میں سب سے اہم چیز سمجھنا سمجھانا ہے اگر انسان اپنی شریک حیات کو جائے اس کی بات سنے اور اس کے احس ساتھ کی قدر کرے تو بہت سے مسئلے خودی
جی جی خود خود با خود ختم ہو جائے جائیں گے اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے اعتماد اگر اعتماد نہ ہو تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے شک رشتے کو خراب کر دیتا ہے شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے شک ایک بڑی بڑی بدبخت
جی سر بالکل جی ہاں اور احترام احترام بھی بہت ضروری ہے اگر کسی کا احترام احترام تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے اگر بڑا ہو چھوٹا ہو ہر کسی کا احترام ہونا چاہیے محبت اپنی جگہ ہے لیکن اگر احترام کے بغیر مح محبت زیادہ دیر نہیں چلتی
جی جی یہ تو ٹکی نہیں پائے گی اگر رام نہ ہو کلیش نہیں اس سے کلیش بڑتے ہے ایتھرام نہ ہونے کی وجہ سے تو اسی لیے ایتھ احترام ہونا چاہیے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے انسان کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں اور شادی کے بعد حقیقت کچھ اور یہ تو پورا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے خواب الٹ پلٹ ہو جاتا ہیں حقیقت پوری پدر ہی جاتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے شادی سے پہلے تو انسان سوچتا ہے کہ سوچتا ہے کہ روز روز ہی گھومنے جاؤں گا روز باہر جاؤں گا روز جاؤں گا آج اس جگہ جاؤں گا اس جگہ گھومنے جاؤں گا آج اس جگہ کھانا کھانے جاؤں گا آج فلمیں دیکھ دیکھوں گا آج فون دیر تک دیکھوں گا ا شادی کے بعد حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آج سبزی کون لائے گا
جی جی ہ اور کبھی کبھی بہت کبھی کبھی بحث صرف اس بات پر ہو جاتی ہے کہ ریموٹ کس کے پاس پاس ہوگا یہ ہو تھی یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جو یہ اٹھتا ہے ریموٹ کا یہ ک یہ تو بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے
چائے میں چینی کم
جی چیید ہی کم ہے ب کھانے میں نمک کم ہے سالن میں تیل کم ہے جی جی یا جو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ہیں زندگی کا حصہ ہے یہ اسے زیادہ دل پر لینا نہیں چاہیے یہی ہنسی مذاق یہی پسے یہی لمحے بعد میں یادیں بن جاتی ہے تو اسے دل پہنا لے اسے ایسے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑے
اور شادی صرف میاں بیویں تک محرود نہیں ہوتی اس میں دو خاندان بھی شامل ہوتے ہیں اچھے تعلقات دونوں طرف رکھنا ضروری ہے اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو میرے کو لگتا ہے کہ بیوی گھر سے ہی باہر نہیں
جی جی جی یہ بات بہت ہی اہم کہی ہے آپ نے اگر خاندان ایک دوسرے کو عزت نہ دیں عزت نہ دیں تو ما تھا تو ماتھا بھی خراب انسان بھی خراب اور لڑائی وہ الگ اسی لیے عزت دینی چاہیے سمجھے خاندان آپس میں خود کو سمجھے اور ساتھ چلے تو شادی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے ورنہ تو بیڑا خر ہو جاتا ہے
اور ایک بات نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے خود کو تیار کرے کہ صرف صرف عمر کافی نہیں ہوتی عمر کافی نہیں ہوتی انسان کو دماغ بھی تیار رکھنا ہوتا ہے ذہنی طور تیار ہونا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اب شادی کرنی ہے مجھ سے اب اور ایک بند اس کی اس کا اس کا نفس جٹ
جی جی بالکل بالکل یہ تو یہ تو پہلے نمبر پہ یہ بات ہے جب بھی رشتہ لگ جائے اسی ٹائم سے یہ باتیں سوچنی چاہیے کیونکہ شادی ایک ذمہ داری ہے اس میں وقت دینا پڑتا ہے قربانی دینے پڑتی ہے اور کئی بار اپنی پسند کووبی پیچھے رکھنا پڑتا ہے اس بار اس میں تو غور و فکر گ اپنے پریوار یعنی اپنے بیوی اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو دینا چاہیے سوچنا چاہیے کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے نہ کہ لڑائی جھگڑے نہ کہ دماغ خراب ہو جائے اسی لیے نرمی سے پیش ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ لڑائیوں میں اپنا اپنی ٹانگ ٹانگ و ڈالو
لیکن اگر رشتہ اچھا ہو سم سمجھو سمجھ سمجھ ہو اور محبت ہو تو شادی انسان کی زندگی
جی بالکل بالکل بالکل یہ تو بے شک یہ تو صحی بات کہی آپ انسان کے گم آدھے ہو جاتے ہیں اور خوشیا دگنی ہو جاتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے جب آپس میں بات بانٹ لیں تو آپس میں بعد کے کرے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور لگتا بھی ہے لیکن یہ تو کوئی اپنا ہے یہ تو اپنی بھی اس
جی ج اور آخر آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شادی صرف ایک رسم نہیں ہے یہ ایک رواج نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اہم سفر ہے جس میں پورا دماغ سے اترنا چاہیے دل و دماغ کیکہ تیار ہو تبھی اتروں
اگر یہ سفر محبت احترام صبر اور اعتماد کے ساتھ ہو ہو تو زندگی بہت آسان اور
ہ ہاں اور اگر کبھی مشکلات آئے تو بات چیت سے حل کرنا چاہیے کیونکہ خاموشی کئی بار فیصلہ بڑھا دیتی ہے
جی بالکل کل بالکل تو آج جو ہے یہ گفت گو کا نتیجہ یہی ہے کہ شاد خوبصورت رشتہ ہے لیکن اس مضبوط